ہو ہلو
ہلو آپ بار جو ہیں ہلو ہیلو میری آواز نہیں آ رہی کیا ہلو آداب
ہڈو اور کیا کیا حال ہے سب خیریت ہیں
سب کرییت ماں پہ سب کرییےت ہے ہاں سب کری تھ ہیں
یہاں سب خیریت ہے اور سنائیے ابھی ابھی بقرعید ہو ن تو کیسا نکلاا تیوار کیسا رہا
تو ہر صحیح نکلا بس اللہ کی مرضی ہے اللہ کی عناایت
ہوں بہت بڑھیا نکلا اس میں آپ نے کیسے آن لائن شاپنگ کی تھی یا آف لائن کی تھی بقرید پہ
ہم نے آن لائن آف لائن دونوں کری تھی آپ نے کیسے کری تھی
میں نے بھی دونوں سے کری تھی اچھا آپ ایک بات بتاؤ جیسے اب آپ نے بھی آف لائن شاپنگ کری ہوگی تو آپ کی آف لائن شاپنگ کیسی رہی
آف لائن تو اچھی رہتی ہے آف لائن آن لائن سے بیٹر ہے
ہاں تو آن لائن کیسی رہی آف لائن تو چلو مان لیا بہت بڑھیا تھی ہے نا اور
آف لائن میں کپڑا کپڑا صحیح نہیں ہوتا ہے کپڑا خراب ہوتا ہے اس میں
ہوں
آن لائن میں اپنے ہاتھ سے دیکھ کے لاؤ کلر وغیرہ سب چیز چیک کر کے لاؤ آف آن لائن میں تو جیسے آ گیا ویسا ہی رکھنا پڑتا ہے کلر کیسا ہے دیکھنے میں پکچر اچھا اچھی ہوتی ہے دیکھنے میں اچھی لگتی ہے لیکن بعد میں وہ گھر پہ آ کے ہم فیس ٹ فیس دیکتے ہیں تو وہ اچھی نہیں لگتی تی ہے
ہاں آن لائن کا یہی تو پنتا ہے میں بھی آف لائن ہی شاپنگ کرنا پسند کرتی ہوں مجھے تو بس وہی سب بڑھیا لگا اور ابھی ابھی بقرید ہو کے نکلی تو میں نے ایسے ہی میرا میں نے پف پہلی بار پہلی بار بالکل کول بکویت بے ہی ا اپنا آن لائن شاپنگ میں نے کی تو اس پہ تو میرے چیزیں بہت بکار آئی مطلب بالکل اچھی نہیں آئی آپ یہ سمجھ لو
آف لائن میں
کار آئی تھی
کیوں
بس مطلب کچھ بھی کہ لو ہاں مطلب اچھا نہیں تھا مطلب کپڑا سمجھ نہیں آیا مجھے میں نے آن لائن منگوا لیا تو جب میں آف لائن گئی نہیں ویسے تو پھر میں پھر بازار گئی نا نہیں نہیں اچھی ہوئی تھی ایسا نہیں ہے ہاں جب میں بازار گئی تو پھر میں نے پھر بازار سےھر الگ سے شاپنگ کی پھر جو میں نے منگوایا تھا نا آن لائن وہ تو میں نے پھر واپس کر دیا تھا وہ ہاں ایک سوٹ دیکھا تھا
بہت دقت آتی ہے آن لائن میں ا رٹرن کرنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے
نہیں اس میں واپسی کا تھا نہا تو پھر ا بہت آسانی سے ہو گیا واپسی بس ایسا کوئی دقت مجھے آیا نہیں لیکن یہ تھا کہ ہاں چیز اچھی نہیں تھی اور مطلب میں نے شرارہ سوٹ منگوایا تھا پہننے کے لیے تو مگر مجھے اچھا نہیں لگا کپڑا تو بہت ہی گھٹیا تھا تو پھر میں نے پھر بس ایک ہی بار اب مطلب پہلی بار منگ ایا تھا اسی تیوار پہ تو میں نے پھر اب اسی لیے میں نہیں سوچا چا میں نے کہا نہیں میں مارکیٹ ج کے خود ہی ہے وہیں سے شاپنگ کر کے کیا آؤں گی پھر چلو میں ہاں میں
سال بھر کا تہوار ہوتا ہے ایک سال میں ایک بار عید آتی ہے اس پہ بھی من پسند نہیں پہنو کیا فائدہ ہے ہاں اس میں بھی اپنا من پسند نہیں پہنو تو کیا فائدہ ہے
ہاں بالکل بالکل یہ تو بات صحی ہے بالکل بالکل صحیح بات ہے اسی لیے پھر میں نے مارکی کٹ سے کافی کچھ خریدا اور الگ الگ بچوں کو بھی خرید کے دیا بڑیا ا سے بڑیا کپڑے خرید اچھے مل گئے مارکیٹ میں بہت پچھی آئی ہوئی
ہاں پر مارکیٹ میں صرف یہ کچھ تو مطلب فکس فکس ریٹ ہوتے ہیں کچھ دکانوں پر کچھ دکانوں پہ ہمیں ویٹ لگانے پڑتے ہیں
ہاں ویسے پت زیادہ ترنا زیادہ ترنا آپ فکس والی جو فکس ریٹ والی شاپ دکان ہوتی ہے آپ اسی میں ہی جایا کرو کیونکہ پھر وہ بارگیننگ نہیں کرتے نا ج جس میں آپ بارگنگ والے پہ جاؤ گے نا تو اس ہوگا ہاں اس میں ہوگا ارے ہم نے دو س کم کر دی ہے تو اس نے دو سو کرا لیا ہم سےغلط ہوگی ہم تین سو کم کرا لیتے ہیں پھر ہم لوگ کو اپنے آپ نہیں تھوڑا سا وہ رہا
پھر ہم کو ہی لگتا ہے کہ شاید ہم نے پیسے چل دے سے ہم اگر اتنے نہیں اتنے اور کم کرتے تو اور
ہاں بس بس بس بس بالکل بالکل اسی لیے تو پھر میں نے تو پھر بھائی میں تو اب اسی لیے فکس والی جو فکس پرائز والی دکان ہوتی ہے میں تو اسی سے ہی سامان لے کے آتی ہوں پھر اسی لیے اور پکوان بنائے خوب بنے آپ کے یہاں بھی بنے ہوں گے
ہاں ہمارے یہاں بھی خوب پکوان بنے تھے عید بہت اچھی بنی تھی مساللہ مسہ ہاں خوب ملنے جلنے والے آتے اید پہ
ہاں یہ تو ہے دیکھو جتنے ہاں جتنے لوگ ہوتے یا جتنے رشت دار بھی ہو جاتے ہیں اپپی وغیرہ سب لوگ کل ہے خالہ ہے وہ تو دیکھو سب آئیں گی آئیں گی ہے نا
دور کے ہوتے ہیں انہیں تھوڑی دقت ہو جاتی ہے ہاں وہ اگلے دن آ جاتے ہیں کوئی نہیں اگلے دن آ جاتے ہیں اس دن ہاں تین دن کی ہوتی ہے نا ہاں تین دن کی ہوتی ہے ایک تو تو ایک دن کسی کے گھر چلے گئے ایک پھر کسی کے چلے گئے ایسے ہو جاتا ہے سب ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور آپ کے یہاں بھی خوب سارے مہمان آئے ہو ہ گ
ہاں ہاں بالکل بہت سارے آئے تھے تبھی تو ہاں اس بار خوب رونق لگی ہوئی تھی گھر پہ
ہاں
ایک جیسا ہی
وہ بھی خوش ہوتے ہیں
ہاں یہ تو ہے صحی بات ہے بالکل تو آپ نے آپ کی آن لائن شاپنگ وغیرہ سب اچھی نکلی ہے کیا
نہیں سب نے اچھی نکلتی کچھ خراب بھی ہو جاتی ہے پھر ہم ریٹرن کرنے میں تھوڑا رس بھی کراتے ہیں کہ اب چھوڑو کیا ریٹرن کرنے کیونکہ میں آن لائن پے نہیں کرتا نا تو وہ ریٹرن جو کرتے ہیں وہ آن لائن آن لائن میں ڈالتے ہیں اس ہماری منی بھی ویسٹ ہو جاتی اس لیے میں کینسل ہی کر دیتی ہوں یا پھر وہ پیسے بھی کم کر کے ڈالتے ہیں جیسے ہم ریٹرن کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ پیسے کم کر کے جب ڈالتے ہیں ہم
اچھا میں نے تو ایسا کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ایسا بھی کبھی ہوا ہو میں نے تو دھیان بھی نہیں دیا کبھی کچھ بھی اچھا
پیسے کم ہو کر آتے ہیں ہم آپ کبھی ریٹرن کرو گے جب دیکھنا جیسے ہم نے کچھ چیز منگائی ہے وہ پانچ سو ساٹھ روپئے کی ہے تو وہ اس میں سے کتنے بھی کم کر سکتے سکتا سو روپئے بھی کم کر سکتا ہے ڈیڑھ سو روپئے بھی کم کر سکتا ہے دو سو بھی کم کر سکتا ہے وہ کہے گا تمہارے اکانٹ میں پہنچائیں گے کے پیسے
اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے
تو وہ بس یہ کہتے ہیں کہ تمہے اکاؤٹ میں پن جائ گے پسے اس لیے ہاں ہاں ورنہ ان کو کیا پروفٹ ہوئے گا ان کو تو کچھ پروفٹ ہی نہیں ہوگا ایسا تو سب جنے منگا لیں گے پھر واپس کر دیں گے وہ تو ان کا تو لوس ہی ہوئے گا اب ان کو تو پروفٹ کرنا ہوتا ہے نا کیسے نہ کیسے کر لیتے ہیں وہ پروفٹ
کر لیتے ہیں ہاں بالکل بالکل صحی بات ہے نہیں ٹھیک ہے ویسے تو تو مطلب میرا تو نا مطلب میں نے پہلی بار منگا کے دیکھا آن لائن مگر مجھے مزہ نہیں آیا بالکل بھی
نہیں میرے کو بھی نہیں اچھا لگتا میری تو بس یہی ایک رائے ہے میری تو بس ایک یہی رائے ہے کہ آن لائن شاپنگ نہیں کرنی چاہیے اور کھانے پینے کی بھی چیز نہیں منگانی چاہیے یہ ریپر چینج کر دیتے ہیں خراب چیزیں بھر دیتے ہیں اس کے اندر
اچھا اچھا اچھا اچھا آج ک کلی اتنا کچھ تو چل پڑا ہے بلنکٹ ہو گیا ہے زیپٹو ہو گیا ہے نا اچھا
چیز ہم سوپ سے لا رہے ہیں ہم ڈیڑھ سو روپے کی چیز لا رہے ہیں آن لائن وہ ہمیں گھر بیٹھے دیکھے کے ج رہے ہیں اسی روپے میںی دے کےجا رہا ہے ساٹھ روپے میں دیکھے جا رہا ہے اتنی سستی کیوں دیکھے جا رہا ہے کچھ نہ کچھ تو اس میں ہوئے گا نا
صح کہہ رہے ہو آپ بالکل صحیح
کچھ نہ کچھ تو ہے تبھی تو وہ ا اپنا ہم تازی چیز لے کے آ رہے ہیں مہنگی اور جو آن لائن گھر بیٹھے دیک کے نظر آ رہا ہے وہ سستی مل رہی ہے ایسا کیوں
پتہ کیا ہے ایسے نا مطلب جیسے اب ہم لوگ آن لائن سب کچھ منگوانے لگ گئے ہیں تو اس سے ہم لوگوں کا جو آنے جانے میں لوگ ملتے ہیں بیٹھتے اٹھتے ہیں سرکل سب ختم ہو گ گیا ہم لوگوں کا یہ چیز ہے اب ہم لوگ کسی سے مل ہی نہیں پاتے اب گھر میں ہی بیٹھے بچے بھی ترنت آرڈر کر کر دیتے فون اٹھایا آڈر کر دیا یہ منگوا لو وہ منگوا لو ہ
باہر پتا ہی نہیں چلتا ہے باہر نکلتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے
ارے آپ مانو گے نہیں بلنک تو ایک ایک کلو آلو اور پیاز بھی دے کے جا رہا ہے پت ہے آپ کو
ایک ایک کلو آلو پانچ پانچ روپئے کا دنیا دے کے جا رہے ہیں دنیا پانچ روپئے کا
ہاں بتاؤ بتاؤ تو پھر کوئی کیوں جائے گا باہ اب جس حساب سے گرمی ہے اس ح اب سے تو ہم لوگ کو جو مگانا ہے بلنکٹ کیا چلو بائی گھر آ گیا بیٹھے بیٹھے ہے نا مگر یہ جو جن کی د دکانداری ہے جیسے ہے نا وہ سب ختم ہوتی جا رہی ہے
ہاں یہ بھی صحی نہیں ہے یہ بھی صحی نہیں ہے وہ بھی تو بچارے کسی کےے بیٹھے ہیں
ہاں بالکل بالکل صحیح بات ہے چلو ہاں ہے پھر اب آگے سے اب آن لائن ہم بھی کچھ نہیں منگوایا کریں گے اور آپ بھی مت منگوایا کریے ہم لوگ آف لائن ہی شاپنگ وغیرہ سب کیا کریں گے ٹھیک ہے ہاں جی چلو ٹھیک ہے ہاں جی خدا خدا آفس خدا آفس